ہلو
ہلو
السلام علیکم
جی آپ کو آواز آرہی ہے
ہاں آواز آ رہی ہے
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیسے ہو
ہاں میں بالکل خیریت ہوں تم سناؤ
جی بالکل ہم بھی سب خیریت ہیں
ویسے آج کا کیا موضوع ہے کس پر بات کریں گے
آج مجھ میں بتاؤں نا میں کچھ دن سے طبیعت سے تھوڑی ناساز تھی
اچھا ہاں تو صحیح ہے یہی موضوع ٹھیک ہے کہ طبیعت کے بارے میں بھی جان لیں گے
جی بالکل طبیعت پہ آج بات کرتے ہیں
ہاں بتائیے ویسے کیا ہوا تھا آپ کی طبیعت کو
ہاں ویسے کیا ہوا تھا آپ کی طبیعت کو کیا دقت تھی
مجھے ہلکا بخار اور زکام ہو گیا تھا ڈاکٹر نے آرام آرام کرنے کے کی صلاح دی ہے
اچھا آپ کیسی ہے طبیعت
اب تو پہلے سے کافی بہتر ہے دوائیاں اور آرام دونوں فائدہ کر رہے ہیں
اللہ کا شکر ہے صحت سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے
جی بالکل جب انسان صحت مند ہوتا ہے تب اس کی قدر کم ہی کرتا ہے
ہاں اور طبیعت صحیح ہو جائے اور کام بھی کرنے میں ہی مشکل ہوتی ہے
جی وہی صحیح کہا تھا ان دنوں میں نہ تو ٹھیک سے پڑھ پا رہی تھی نہ ہی باہر جا پا رہی تھی میں
ہاں رہتی ہے جب تک طبیعت خراب ہوتی ہے تو تب تک مشکل ہی رہتا ہے سب کچھ ہی نہ کھانا نہ پینا نہ رہن سہن ایسا ہی لگتا ہے
جی بالکل
ہاں یہ تو صحیح ہے اور کیا ڈاکٹر کے پاس گئے تھے
جی ہاں ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کچھ دوائیاں لکھ دی
ہاں انہوں نے کیا مشورہ دیا تھا ویسے
انہوں نے کہا کہ زیادہ پانی پیو اور آرام کرو اور پوشٹک غذا لو
ہاں ہاں یہ تو رہتا ہی ہے جیسے کہ سردی زکام میں تھوڑا بچاوی اپائے رہتا ہے
جی ہاں میں نے پھل بھی کھائے اور گرم پانی بھی پیا
ہاں بہت اچھی صلاح دی تھی
جی بالکل
ہاں آج کل موسم بھی بار بار بدل رہا ہے اور شاید اسی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں
جی ہاں اسی وجہ سے اور صاف صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے نا
ہاں ہاں کیا ہے کہ گندگی سے تھوڑا دیکھ کر بھی اور جو بھی مچھر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی بیمار پڑ جاتے ہیں
جی وہی ویسے آپ روزانہ ورنش کا تو
ہاں ہاں کر لیتے ہیں کبھی کبھار تو روزانہ تو نہیں ہو پاتا ہے
جی
ہاں کیا ہے وہ گرمی ہو کبھی کبھی بارش ہے کبھی کبھی تیز ہوا ہے تو اس وجہ سے دقت رہتی ہے سردی گرمی کا اثر رہتا ہے
ہاں جی آپ نے بالکل صحیح کہا ویسے آپ نے ور جس کو کا بہت اچھا فیصلہ ہے جس سے جسم جسم ہوتا ہے وہ چست بھی رہتا ہے تندرست بھی رہتا ہے
ہاں ہاں کرنا چاہیے تبھی تو اورگر کرتے رہیں گے تو اس سے تھوڑی صحت بھی اچھی رہے گی اور بیماریاں بھی کم ہوں گی
جی وہی بول رہی ہوں ویسے آپ کیا کرتے ہو اپنی صحت کے لیے
میں بھی تھوڑا صبح جلدی جگنے کے بعد تھوڑا ریس وغیرہ دوڑ وغیرہ کر لیتے ہیں اور ٹل بھی لیتے ہیں صبح صبح جلدی اور تھوڑا ورک آؤٹ بھی کر لیتے ہیں
جی جی یہ تو بہت اچھا اچھی عادت ہے آپ میں
ہاں ہاں اور یہ میرے حساب سے ہر انسان کو کرنا چاہیے
جی آپ نے بالکل صحیح کہا آج کل ویسے لوگ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے
ہاں میرے حساب سے تو غلطی ہے میں تو اتنا کھاتا نہیں ہوں یہ فاسٹ فوڈ مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی ہوتے ہیں جن میں فوڈ پوائزننگ والی پرابلم زیادہ رہتی ہے تو اس وجہ سے میں تو اتنا یوز کرتا نہیں نہ ہی میں کسی کو صلاح دیتا ہوں انہیں کھانے کی
جی بالکل کو اسے نہا پھر صحت سے جڑی پریشانیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں نا
ہاں ہاں یہ کافی پریشانی والی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے بیماری ہی ہے کچھ بھی کھا لو ان سے تو بیماری ہی لگے گی تمہارا لیور ڈیمیج ہوگا اور کئی ساری پرابلم رہتی ہیں جنک فاسٹ فوڈ کھانے سے جنک فڈ کھے سےاہ
جی بالکل ہمیں نا گھر کا سادہ کھانا کھانا چاہیے اور وہی مفید ہوتا ہے
ہاں یہ ضروری بھی ہے گھر کا کھانا کھانا
جی ہاں میری امی تو ہمیشہ یہی کہتی ہیں
ہم بالکل اچھا کھانا کھاتے رہو تو تمہاری صحت بھی صحیح رہے گی اور ایسے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے جو اب جا رہے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جانا یا جو بھی ہم کو دوائی دوائی وغیرہ ہم روپئے خرچ کرتے ہیں تو اس کو صحت پر کر لیا جائے تو اور بھی اچھا رہے گا
ویسے اگر نیند پوری بھی نہ ملے دن بھر کی تھکان محسوس ہوتی ہے تو اس سے بھی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے
ہاں ہاں رہتا ہے سمے پر جو صحیح سمے پر باڈی کو ریلیکس دینا بھی آ رہا ضروری ہے نہیں ویسے ہی ہمارا من جو ہوا وہ دھی رہے گا اور پرسن مدرا میں رہتا ہے تو کام کرنے میں بھی من لگتا ہے اور اچھا بھی رہتا ہے
وہی اسی وجہ سے نا ڈاکٹر بھی سات آٹھ گھنٹے کی نیند بتاتے ہیں جس سے ہمارا صبح ہم اٹھتے ہیں تو ایک ایک دم ہمارا پورا بیھنا بیٹھنا سب اسی پہ ہمارے رات کی نیند پہ ہی نربھر رہتا ہے ایک طریقے سے
ہاں بتاتے ہیں نا جو ڈوپامین ہوتا ہے جو رات میں ریلیز ہوتا ہے جس سے کہ ہماری باڈی بھی ریلیکس ہوتی ہے اور کوئی اتنی سمسیا بھی نہیں رہتی ہے
جی بالکل صحیح کہا میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تھوڑی دیر ٹہل لیتی ہوں اور یا پھر کوئی کتاب پڑھ لیتی ہوں
ہاں صحیح ہے نا پڑھنے کی عادت تو صحیح ہے میں جیسا بھی من کرے تو پڑھ لینا چاہیے
اور ویسے بھی تعلیم ہمارے آگے کے بھوشیہ کے لیے بہت بے حد ہی ضرورت مند ہوتی ہے تعلیم ہمیں کرنا چاہیے
ہاں ہاں یہ تو ضروری ہے بنا تعلیم کے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیون ورت ہی ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ہ
آ
ویسے میں پہلے تھوڑا آرام کرتی ہوں زیادہ پانی پیتی تی ہوں اور ضرورت پڑے تو ڈاکٹر سے مشورہ بھی لے لیتی ہوں
ہاں ضروری بھی ہے سمے سمے پر لینا بھی چاہیے اور اپنی طبیعت بھی چیک کرانی چاہیے سمے سمے پر
جی ہاں ویسے ڈاکٹر کی صلاح بہت اہم ہوتی تی ہے نا
ہاں ہاں یہ تو ہے ہی جب تک ہمارا جو شریر ہے وہی ٹھیک نہیں رہے گا تو کام ہم کیسے کریں گے اس وجہ سے سمے سمے پر سلا تو لینینی چاہیے
جی بالکل صحیح کہا علاج سے بہتر احتیاطی ہوتا ہے
ہاں یہ تو ہے خود کی دیکھ بھال خود ہی سوم ہی کرنی پڑتی ہے
ہاں اگر ہم اچھی غذا لیں ورزش کریں اور صاف صفائی رہیں تو بیماریوں سے بچ سکتے ہیں نا
ہاں یہ تو کاابیت بات ہے کہ ہم خود ہی دیکھ بھال کریں تو خود ہی بچ سکتے ہیں اور یہ جیسے کہ اب یہ بس برسات کا موسم چل رہا ہے اس سمے سردی گرمی کا اثر رہتا ہے تو اس سے بھی بیماریاں کافی بڑھتی ہیں اور پریشانیاں رہتی ہیں
جو بالکل صحیح کہا آپ نے
اس سے ہمیں بیماری کا پتا شروع میں ہی چل جاتا ہے اور ویسے بھی آپ نے بولا کہ موسم وغیرہ کی وجہ سے تو اس چیز کو ہم بدل تو نہیں سکتے ہیں لیکن یہ ہم خود پہ ڈپینڈ کرتے ہیں نا کہ ہم کس حساب سے رہ رہے ہیں ہمیں موسم کے حساب سے ہمیں موسم سے بھی بچاؤ رکھنا چاہیے خود کے اندر
ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمیں موسم کے حساب سے تو رہنا ہی چاہیے کیا ہے کہ جو بھی جلوایو ہوتی ہے اس کا ہمارے جیون پر بہت پرباؤ رہتا ہے نہیں تو ہم اسی کے حساب سے رہیں گے تو بڑھیا رہیں گے ورنہ تو بیمار تو ہونا ہی ہونا ہے
جی بالکل اس وجہ سے نا ہمیں ویسے ہمیں صحیح گلا لینا چاہیے سمے پر دوا لینی چاہیے اگر ہماری طبیعت خراب ہو بھی جاتی ہے تو سمے پر گلا ڈاکٹر کی صلاح لینی چاہیے سمے پر اور بیماری کا بیماری کا وقت کے ساتھ ہی ہمیں علاج کرا لینا چاہیے وہی بہتر ہوتا ہے
ہاں یہی بہتر ہی ہے کیوںکہ اگر بیماری کا صحی وقت پر علاج نہیں کرایا گیا تو وہ بعد میں بڑھ بھی جاتی ہے جس سے ڈبل خرچہ بھی ہو جاتا ہے تو صحیح سمے پ علاج لینا ہی اچھا ہے
خرچہ بھی اور پھر اندر سے سے جسمانی تندرستی ختم ہو جاتی ہے نا
ہاں ہاں وہ تو ہے ہی یار جو بھی اپنی امیوونٹی ہوتی ہے جو بولتے ہیں اس کو تنتر کا تنر وہ بھی تھوڑا پتر اچھا تنر ہو وہ بھی تھوڑا کم کام کرنا کرتا ہے تو اس وجہ سے سمے پر ہی علاج لینا کفایتی ہوتا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح کہا میں بھی آپ نے بولا کہ ہاں طبیعت کا اپنایا خیال رکھوں گی
ہاں کیا ہے کہ کون رکھے گا ہم سوم ہی اپنا خیال نہ رکھیں تو اور کون رکھے گا
جی بالکل یہ بات تو صحیح ہے کہ خود کا ساتھ ہی خود سے بہتر کوئی نہیں ہوتا ہے
ہاں یہ تو ہے ہی ہاں ویسے ٹھیک ہی ہے اب تمہاری طبیعت بہتر ہونے لگے گی اب
ہاں ویسے تو بہتر ہو ہی رہی ہے کیونکہ سمے پر میں سمے پر میں ڈاک ڈاکٹر سے صلاح بھی لیتی رہتی ہوں اور اپنا جو بھی انہوں نے پرہیز دیا ہے وہ کرتی ہوں میںی
ہاں میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی سے اپ کی طبیعت میں سرار ہو جلدی
جی بالکل ویسے مجھے آپ سے گفتگو کر کے کافی اچھا لگا اس کے لیے شکریہ
جی چلو اپنا ٹائم آپد آف
ٹھیک ٹھیک خد حافظ